وعلیکم السلام کیسے ہو میاں
بڑیا محترما آپ بتائیے کیسے ہیں
خیریت سے ہیں آپ بتائیے آپ کے یہاں سب خرییات سے
جی خیریت سے ہیں ساح اور بتائیے آپ کے امی ابو کیسے ہیں
جی والدین پ ہمارے اللہ تعالی کی خوب مہر ہے مر ی ہی بنی رہی ایسے امید رکھتے ہیں
کون کون ہے آپ کے خاندان میں
جی خاندان میں تو بہت لوگ ہیں امی ابو دادی بھائی بہن اب بھی رہتی ہیں ساتھ میں خالا جان رہتی تی ہیں سذاتھ میں نانی جان رہتی ہیں دادی جان رہتی تی ہیں دادو جان رہتے ہیں نانو جان رہتے ہیں
جی خدا کی نعمت کو زیادہ ہی برس رہی ہے آپ پہ
جی خدا کی رحمت تو برستی ہی رہتی ہے کیا کریں ایک آدھ دو اور برسنے والی ہے
اچھا ہے پھر تو جلوا ہوگا آپ کے یہاں
جی جلو جمبش تو چلتا ہی رہتا ہے
اچھا ہے خدا کی مہر خوب ہے پر آپ کی آپ کے اوپر رہحم زیادہ ہی برسا رہا ہے خدا
جی اللہ حید تو بس سب کچھ ممکن ناچز کا کیا ہے جی سب کے ساتھ رہتے ہیں
اور بتائیں کیا کام دھندا کرتے ہیں آپ
آپ نے نہیں بتایا آپ کے خاندان میں کون
ارے ہمارا خاندان تو چھوٹا سا ہی ہے امی ابو ہیں دادی دادو ہیں ای ہیں بھائی ہیں بس
اوکے
بب جانان ایک بھائی جان ہے ایک بھبھی جان ہے اور تین بہن ہن
ہ جی اتنا بھی چھوٹا نہیں ہے جتنا آپ فرما رہے ہیں اتنا بھی چھوٹا نہیں ہے
ہاں ٹھیک ہے پھر بھی آپ سے تو چھوٹا ہی ہے
جی ہم سے تو خیر چھوٹا ہوگا ہی بڑا کہاں ہو سکتا ہے اچھا خاندان بالکل وہ تو بڑا ہے ہی خیر
اور بتایئے
اور تو سب خریت سے ہیں آپ بتائیے کیا کیا کیا کیہ آج
آپ بتا دیجیے آج آپکا موڈ کیسا رہا
جی ہمارے معمول میںدد کیا تھا معمول د تو ہم نے آج سارے دن بس اپنا دھندا سنبھالا ہے بیٹھ کتے ہیں کڑیا ہے
کیا کام دھندا کرتی ہیں آپ
جی چھوٹا سا یہ یہ غریب کھانا ہے ہوٹل کہتے تے ہیں جیسے وہ چلا لیتے ہیں
ارے ہوٹل کو آپ غریب کھانا کیسے فرما رہے
جی غریب کھانا ہی ہے مسافرات ے ہیں رکتے ہیں دعائیں دیتے ہیں ہم غریب ہمارا وہ کھانا تو وہ بن گیا غریب کھانا
جی م رشیید آپ کی باتیں کچھ زیادہ ہی لاجواب لگ رہی ہیں
اب ہیں بات
اچھا ہے خدا کی رحمت آپ پر برستی رہنی چاہیے زیادہ ہی لاجواب بندے ہیں آپ
بلکل اور آپکی معمول میں کیا رات ہے آج
جی معمول تو یہی ہے تعلیم چل رہی ہے ہماری تو تو صبح اٹھتے ہیں تعلیم کے لیے تیار ہوتے ہیں جاتے ہیں آتے ہیں وہی کھانا پینا
جی ہم نے تو سنا ہے گرمیوں کی چھٹیاں چل رہی ہیں ابھی تو
ارے کہاں بارہویں والوں کے لیے کہاں چھٹیاں ہو
اچھا بارویں میں ہیں تو پھر تو تعلیم ہی تعلیم تعلیم ہی تعلیم چل رہی ہےگی
جی بالکل تعلیم ہی تعلیم
یا خدائے رحمد بخشے آپ
ارے رحمت یہ ہے تعلیم اس قدر چل رہی ہے کیا ہی پتہ ہے صبح سے شروع ہو کر کے شام تک ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا تعلیم کے علاوہ اور ہم کر ہی کیا تعلیم ہی اتنی زیادہ
جی صبح دوپہر شام رات سب تعلیم
تعلیم ہی ہے بس خدا کی رحمت سے وہ رات مل جاتی ہے جس میں تو تھوڑا سا سو لیتے ہیں بس باقی کا سب تعلیم ارے ہمیں تو سھ اپنی بھی تعلیم کے ہی آتے ہیں
ہ جی بیگم محترمہ تعلیمی تعلیم چلے گی ابھی توک خیر ٹھیک ہے ضروری حصہ ہے یہ بھی زندگی کا کرنا ہی ہے نہیں آ بتا دیں کیا کیا بتا دیں جو بتانا ہے
کچھ نہیں اب پریشان مت کریے آپ ہمیں اور بتائیے آپ کا کوئی شوق ہے تو شوق فرماتے ہیں آپ
جی شوق تو خیر فرما تو لیتے ہیں کبھی کبھی پر وقت ک ملتا ہے شوق فرمانے کا کھیلی اپ نے
بت آ
تو خیر ایسا کچھ خاصا شوق نہیں ہے بارغ وقت ملتا ہے تو اس میں بس پکچریں دیکھ لیتے ہیں کچھ شار ہیں انہیں سن لیتے ہیں وہ شاعریاں لکھ لیتے ہیں لیکن فارغ وقت ملتا ہی نہیں ہے اب
تو فھرلم میں دیکھنے کا شوق فرمات د ہیں فارے وقت میں
جی فارغ وقت میں فلمیں دیکھ لیتے ہیں تھوڑا منورنجن ہو جاتا ہے دل و دماغ کو تھوڑا سکون مل جاتا ہے ج جی غزلیں بھی سن لیتے ہیں فارغ وقت میں
گزلیں بھی پسند کرتے
جی گز شاعریاں یہ تو کافی پسند ہے ہمیں
یہ کاپ کے شوق کچھ کچھ ہمارے جیسے ہی ہیں وہ تو تعلیم سے وقت نہیں ملتا ہمیں بھی فلمیں دیکھنا بڑا پسند ہے زلیں سننے کا بڑا شوق ہے ساعرییاں پر
ماشاء اللہ ماشاء اللہ خدا یوں ہی نہیں ملاتا لوگوں کو بندوں کو وہ چھاپ کر ہی ملاتا ہے آپ کے کہیں نہ کہیں شوق جی کہہ سکتی ہیں آپ
اچھا بتائیں آپ کو شیئر کرنا سفر پہ جانا پسند ہے
جی بالکل بےحد پسند ہے شہر کرنا سفر پہ جانا ابھی پچھلے ماہ ہی کشمیر ہو کر آئے ہیں ابھی اترھنڈ جانے کی سوچ رہے ہیں
ج
ہوں ابھی تو ذہن سے اترا تک نہیں ہے کشمیر
ہاں تو تو آپ جنا دیکھا ہے
جی جنت تو خیر ابھی دیکھیں گے ابھی دیکھ نہیں پائے جنت تو کبھی کبھی ہمارے رخسار کے سامنے ہوتے ہے پر ہم دیکھ نہیں پاتے
کیا بات ہے شاعرانہ حرکتیں دے رہے ہیں آپ
جی نکل جاتا ہے کبھی کبھی موسم کے مزاج کو دیکھتے ہوئے باقی کا تو کچھ سامنے والے بندے پر بھی نربھر کرتا ہے کہ وہ کیسے چاہے
بتیں موسم سے یاد آیا ار موسم کیسا ہے آپ کے یہاں
جی موسم تو تھوڑا سا حسین تھا پر ابھی تھوڑا عمس والا گرمی والا ہے پر ٹھیک ہے آپ وہ تب تک حسین ہی لگ رہ
اللہ ح ال بلہبتیا ہو دایاں ہم ہمارے یہاں تو موسم بےحد گرمی کا ہے
ب بےحد گرمی تو ہے یہاں اوپر بھی وہی ہے کچن بارش کی بوندوں کے بعد ان کی ہے گرمی ہے یہ یوں ہی بنی رہے گی ابھی تو کچھ دنوں اور جھیلیں گے نکالیں گے
تو بارشیں بھی نہیں ہوئی
بالکل بار
کیسے کیسے رہا جائے گرمی میں
جی سب کچھ ہوگا موسم اپنے مزاج کے حساب سے چلے گا انسان اپنے مزاج کے حساب سے چلے گا سب چلے گا پر
یہ بھی صحی ہے بتائیں آپ کے ابو کیا کرتے ہیں
جی ہمارے ابو تو یہی کھیتی باڑی کرتے ہیں ابھی تو موسم کا مزاج ہی ایسا ہو رکھا ہے کہ ابھی تو آسمنجس کی استھتی میں ہے کہ کریں تو کریں کیا
آپ کے ابو کھیتی باڑی کرتے ہیں آپ ہوٹل پر کام کرتے ہیں
جی یہی تو ہے ابھی کام دھندا جیسے تیسے کر کے دونوں چیزوں سے چلانے کی کوشش کرتے ہیں
ہوں روزی چل رہی ہے آپ کی
خاندان ہے تو کرنا پڑتا ہے
ویسے تو سب کام کرتے ہوں گے یہ پ کے لیے تھوڑی نہا کرتے ہوں گے آپ کا
ہ جی کہاں کرتے ہیں
کیوں بس آپ ہی کرتے ہیں آپ بڑے ہیں یا چھوٹے
جی سب سے بڑے ہیں تبھی تو کام ہمیں کرنا پڑتا ہے
ہوں ہوں کیا کریں
وہی تو بڑے ہونے کے نقصان
کے ماحول میں
بالکل آج کل کا ماحول ہی ایسا ہے کہ روزی بس چل جائے وہ بڑی بات ہے
بھی بڑے ہیں تبھی تو تعلیم پہ زیادہ دماغ دینا پڑ رہا ہے ہم
جی آپ بڑے ہو تبھی آپ سمجھ سکتے ہو کہ ہمارےو پر کیا ابیکتی ہوگی
جی بالکل سمجھ رہے ہیں ہمیں بھی تعلیم پہ بہت زیادہ دھیان دینا پڑتا ہے ہم بھی سوچتے ہیں کچھ ہو جائےیں کچھ کر جائیں
جی بالکل ہوگا بھی آپ کریں گے بھی جی سب کچھ ہوگا وقت
وہ خداار احمد ورثہ ہے
خود کو وقت دیجیے تھوڑا تھوڑا وقت دیں گے خود کو تو سب کچھ ہوگا
یہی کر رہے ہیں یہی کر رہے ہیں میاں کیا ہی بتائے وقت دے رہے ہیں خود کو بھی تعلیم کو بھی امی ابو کو بھی چھوٹے بھائی بہنوں کو بھی
جی بالکل کیا بات ہے کافی ذمہ دار نظر آتا تو وہ
ارے آپ سمجھ ہی سکتے ہیں ابھی تو بڑے ہیں ذمہ داریاں تو اٹھانی پڑتی ہیں بڑوں کو
جی بالکل بات تو یہ بھی صحی ہے کہیر انداز آپ کا بھی کافی
بس بس ٹھیک ہے خدا کی رحمت
مجھے لگتا ہے ابھی کسی شار کے آس پاس ہی رہتے ہو
جی بالکل یہ تو آپ نے ٹھیک پہچانا سار کی بہد ریب رہتے
توبھی آپ کا انداز بھی کچھ ایسا ہی ہے
ہ کچھ ہو گیاا قریب رہنے سے شاعری ہی انداز ہو ہی جاتا ہے اگر کسی شاعر کے قریب رہیں گے تو شاعرانا انداز تو ہو ہی جاتا
جی بالکل آتا ہے اثر تو آئے گا جس میں پھر میں بیٹھیں گے رنگ ویسا ہوگا جی فد ت میں تو کیا ہی کریں گے فارغ وقت میں تو ب کام یہی بتایا ہم نے وہی کر لیتے ہیں اپنا تھوڑا بہت
ہمیں تو کہانیاں پڑھنے کا بڑا ہی شوق کبھی تعلیم سے وقت تو مے تو کہانیاں پڑھیں
کیا بات ماشاء اللہ آپ کہانیاں پڑھتے ہو کس طریقے کی کہانیاں پسند ہیں آپ کو
بس ایسے ہی جوات تعلیم میں آتی ہے وہی پڑھ لیتے ہیں فی الحال تو اوپر کہانیاں بہت شوق رکھتے ہیں کہانیاں اپنیاس پڑھنے کا
کیا بات کیا بات ہے مطلب تعلیم سے ہٹ کر بھی تعلیم سے ہی جڑے رہنا چاہتے ہو
کیا کریں خواہشیں کچھ ایسی ہیں چھوٹی سی خوا ہش ہے
جی چھوٹی بھائی تھے کہاں ہیں ابھی خواہش کافی بڑی بڑی ہے ویسے ہمیں
لگ رہا ہوگا اپ کو میں تو چھوٹی سی
جی ارتیس تک کی خواہش ہے چالیس تک کی ہوئی
پتہ نہیں کس شاعری کا انداز دیکھ رہے ہیں اپ ہماری سمجھ میں نہیں اتا
شاعری کا انداز نہیں ہے یہ تو خواہشوں کا انداز ہے
خیر اور بتائیں ابھی اپ کیا کر رہے ہیں
جی کچھ نہیں بس دوائیاں ہیں ضروری تھوڑا سا کھا لیتے ہیں تو بس کھا رہے ہو نہیں
جی دوائیاں تو وقت پر لینی پڑتی ہیں کیا کرے تو بھائیوں پہ بنا تو پھر اگر ضروری ہے تو دوائیاں تو لینی پڑیں گی
جی طبھی تو دوائیاں ضروری ہیں اس لیے دوائیاں لے رہے ہیں نہیں اپنی غیر ضروری دکھتی ہے تو نہیں لیتے اور بتائیں کھانے پینے میں کیا پسند کرتے ہیں
میٹھابیہد پسند کرتے ہیے میٹھا بہت زیادہ پسند ہے